سلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر ہے الله کا اور گھر میں سب
سب اچھے سے آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے اور سناؤ
بس دعا ہے آپ سناؤ کیا کر رہی ہو
میں آج فراک سوٹ سل رہی تھی مگر پتہ نہیں اس کو پرس کو کیا ہو گیا یے اتنا گرم نہیں ہوتا ہے اس کو وہ جل گیا میں سوچ رہی ہوں میں کیا کروں
جل گیا
ہاں تھوڑا سا جل گیا اب میں سوچ رہی تھی میرے پس ایک سلور کلر کی لیس ہے وہی لگاؤ نگی
او ہو تم لوگ کیا کرتے مجھے اتنا غصہ آتا ہے یے سب کرنے سے
میری مما مجھے بول رہی ہے ایک تو وہ ایک مہینے سے وہ سوٹ ادھر ہی پڑا تھا میرا یے مطلب صبح تھا نا یے میری مما نے مجھے ڈانٹا کے بولا کہ وہ جو مطلب جس کا یے سوٹ ہے وہ مجھے روز بولتے اس کو بولا یے بنانے کے لئے پہلے میں کیا دیتی وہ دیتی تھی نا کل میں اس کو دو دن بعد دیتی تھی پر پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا وہ ادھر ہی تھا پھر میری ماما نے مجھے بولا ایک مہینہ ہو گیا ہے اسکو سلو اب جلدی اب میں نے مطلب میرا آج نا موڈ نہیں تھا اس کو سلنے کا اب میں نے سلا زبردست تھی تو مگر یے جل گیا
کیا کرتے ہو یار کبھی سوٹ جل جاتا ہے کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے کبھی کچھ اور
میں نے بولا نا من نہیں ہوتا اس لیے اگر من ہوتا تو سب ٹھیک ہی ہو جاتا
پھر کیوں یے کام کرتے ہو جب من نہیں ہوتا ہے
اب لیے ہے سوٹس تو میں کیا کروں
میری ہوگئ میں کیا کروں
کیا ہوگئی
تیڑھی ہو گئی میری گردن
کیوں فون رکھا ہے ایسے کان میں مطلب گھر دن میں یے دبا کے
مجھے اتنے سارے برتن دھونے ہیں
آپ لگاؤ نا یے کچھ ایئر فون یا کچھ
اس کو سی ٹائپ لگتا ہے وہ ہے میرے پاس لیکن اس کی مائک خراب ہو گئی ہے
اچھا ٹھیک اچھا بیٹھو پھر پانچ دس منٹ کرو مجھ سے بات
وہ تو پاسبل نہیں ہے مجھے اپنا کام پہلے
ضروری مجھ سے زیا بے عزتی سامنے ہی خدا رحم جھوٹ ہی بول دیتی
جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے میں سچ کہتی
میرے دل کے لیے بولتی جھوٹ مجھے خوش مطلب میں خوش ہو جاتی میری خوشی کے لیے بولتی ہوں
میں جھوٹا دلاسہ نہیں دیتی
پھر بھی میں خوش ہو جاتی اسی لیے بول ہی دیتی
بٹر ہے کہ سچ ہی بول دوں
اچھا ٹھیک کیا پھر
پتہ نہیں کیا کروں اور سناؤ بس ٹھیک اپ نے جائے پی موسم بھی ٹھیک ہے بارش بھی ہو رہی ہے
چائے پی میں تو آپ صبح کے لئے کاپس دھو رہی ہوں
تو کھانا کھایا
کھانا بھی کھایا وہ برتن بھی ابھی ایسے ہی ہے
کیوں ماریا کو بولنا تھا یے دھونے کے لیے
تو میں اوپر سے نیچے تک جاڑو دے رہی تھی وہ پوچھا کر رہی تھی پیچھے پیچھے پہلے مجھے دو گھنٹے لگے چھ واش روم دھونے میں میں ان کو سوپ سے دھو رہی تھی آج
اچھا ٹھیک اچھا کیا
دو گھنٹے لگے ان دونوں کو تھے باتھ رومس کچھ دو گھنٹے کہاں سے ہے تین گھنٹے
اچھا کیا
تو پھر اس مے بہت زیادہ ٹائم سہ زیادہ لگ گیا پھر میں نے میں نے دو تک پھر اوپر کوئی اوپر مطلب جاڑو چارو رومس میں دیا اور نیچے روم میں اور دو کے بعد پھر میں نے ان کو کھانا دیا بج گئے تین
ہمم
تین بجنے کے بعد میں چڑھی واپس اوپر اوپر سے نیچے تک ساری سیڑھیوں کو جھاڑو دینا تھا نیچے لوبی اوپر لوبی تو بج گۓ چار آ ساڑھے چار ہو گئے پھر مجھے یے کرنا تھا پھر میں نے ختم کرنے والی تھی نیچے والی لابی کو اور گرل جو اوپر سے نیچے تک سیڑھیاں صاف کی تو ہمیں ختم کرنے والی تھی لابی تو حیا نے پیچھے پورا ڈسٹ بن میں الٹا کیا پور پوری لابی میں پھیلا دیا اتنا سب بس وہ سمیٹنے گئی واش بیسن دھونے گئی سب کچھ تب تک ہو گئے بہت وہ پانچ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اب برتن دھونے ہیں
دو دو
ہاں اب کیا اب ساڑھے پانچ تک یہ کام ہو جائے گا ساڑھے پانچ بولیں گے یہ چاۓ دیدو
ہوں پھر چائے پینی ہے
پھر ان کو چائے دینی ہے اس کے ساتھ بچ جائینگے سات پھر بنانا ہے کھانا اس کے ساتھ کھانا کھانا بناتے بناتے ہو جائیں گے آٹھ پھر ایک گھنٹہ ہو جائے گا بیٹھنا دس بجے کھائیں گے کھانا گیارہ بجے تک وہ کھانا فنش کریں گے بارہ بجے تک میں برتن دھونگی بارہ بجے میں جاؤں گی سونے پھر نیند آئے گی دو بجے پھر صبح سات یا چھ بجے واپس اٹھنا ہے
اچھا ٹھیک چلو تم دن بھر کام کرو اور رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے
اور کیا رات کو نیند بھی نہیں پھر اتی ہے اتنی دیر دیر سے سونے سے
میں بولرین دو بجے کیوں نیند آتی اب
پھر نیند ہی نہیں آتی دیر سے جاتی ہوں نا سونے پھر نیند نہیں آتی ہے
اب تو عادت ہوگئی ہوگی آپ کو
ابھی نیند اتی ہے ڈیڑھ بجے کبھی کبار میں بارہ بجے تک ارہان کو بھی ج جاگ کے رکھتی ہوں وہ کہتا ہیں پلیز مجھے سونے دو تو پھر اس کو بھی رکھتی ہوں لگ بھگ دو ایک بارہ بجے تک بارہ بجے وہ مانتا نہیں ہے بارہ بجے وہ سوتا ہی سوتا ہے پرسوں سے تو وہ سوتا تھا دس بجے ہی جب سے میں نے اس کو لڑائی کی نا اب وہ کرتا ہے ویڈیو کال میں اپنا کام بھی کرتی ہوں اور اس سے بات بھی کرتی ہوں
اچھا کرتی ہو
ایسے مطلب وقت ہونا چاہے مطلب نکالنا چاہیے کسی بھی طرح
ہوں صحیح اچھی بات ہے انسان کتنا بھی بزی ہو مگر ایک دوسرے کے لیے ٹائم تو نکالنا ہی ہے
ہاں
اور سناؤ
بس میں کیا ہی سناوں میرے سر اب میرے سر میں بھی درد ہونے لگا مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی لیک ن یہ کام مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا
نہیں کیا ہوا اللہ آپ کی حفاظت کرے آپ خود نہیں چھوڑتی کام کو یہ کیسے تمہیں چھوڑے گا
ہوں پتا ہے مجھے یہاں پہ نیبر ہے نا وہ مجھے کہتی تھی کہ مطلب جان بوجھ کر بیمار ہو جایا کرو کیونکہ پھر سسرال میں بھی بولتے ہیں کہ یہ ہٹی کٹی ہے پھر جب کسی دن بیمار ہو جاتے ہیں پھر وہ وہ نہیں مانتے ہیں بیمار ومار کچھ ہے پھر اس دن بھی کام کرنا پڑ ٹا ہے میں نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے مطلب ہماری عادت ہے وہ لوگ ناتوان ہیں
میں بول رہی ہوں کہ یہ بات تو اس نے ک کسی حد تک صحیح کہا مطلب جو انسان بولے کہ پھر یقین ہی نہیں کرتے کچھ لوگ کہ نہیں یہ بیمار ہی نہیں
مجھے کہہ رہا تھا کہنا ہاں جاؤ جاؤ ڈاکٹر کے پاس میں بولا اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی گھر میں آپ کو کھانا کون دے گا وہاں سے گند مچا کے رکھیں پھر مجھے وہاں سے آ کے پہلے وہ اٹھانا اتنی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوگی اس سے بہتر ہے کہ میں جاؤں ہی نا اس نے بھی اتنا فورس کیا ہاسپٹل چلی جاؤ میں نہیں گئی مجھے بہن صبح کہہ رہی ہے تمہیں کیا ہو گیا کام کرو کپڑے چینج کرو اچھے سے رہو سوکس وکس لگا کے رکھو پیر صاف کرو اب وقت دھیرے دھیرے آگے آ رہا ہے
یہ کس بہن نے بولا
بڑی بہن
ہاں صحیح کہا
میں نے اس کو بولا مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے میں بیمار ہوں مجھے صبح اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی پھر میں آٹھ بجے اٹھ کے پاپا کی گاوڈی پکائی کیوںکہ پھر میں واپس سو گئی دس بجے ساڑھے نو تک ساڑھے بج نو اٹھی دھویا پہلے میں نے پاس ہوا اس کے ساتھ ساڑھے دس بج گئے پ دھوتے دھوتے میں نے بولا پاز نا
اچھا ٹھیک
میں ساڑے نؤ نکلی پاؤں دھونے وہاں سے ساڑھے دس بج گئے جب میں واپس اندر آئی
آپ صبح سے لگے لگی رہی ہو
اور کیا کل بھی میں اٹھی صبح چھ بجے قسم سے مطلب مجھے اتنا عذاب میں رو رہی تھی پین سے پھر حیدن بار بار پاپا کو بولنے جا رہی تھی انو کو ہاسپٹل لے جاؤ
جب اتنی بیمار تھی تو ایک دن ریسٹ کر لی تھی ایک دن اگر نہیں دو مطلب واش رومس نہیں دھوگی یا ایک دن جھاڑو نہیں کروگی تو وہ زیادہ گندا نہیں ہوگا اگلے دن کر لو گی نا ضروری ہے کھانا وہ بنا لیتی اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگ
تو پھر اب میں نے سوچا کہ اب کل کھانا بنانا ہے اب میں آج اوپر سے نیچے تک پوری صفائی کروں گی واش رومس کی صفائی بھی کروں گی ہر ایک جگہ صفائی میں نے کی آج اب کپڑے تھوڑے سے رہ گئے ہاں
ہماری بہن بھی بڑی بہن جو ہے وہ بھی ایسے ہی کام کرتی تھی
بہت ہم دونوں مل کے تھے نا وہ کچن کا کام کر تی تھی
میں بولتی تھی میں ابھی کی بات نہیں کر رہی ہوں اس کی شادی کی پہلے
نہیں ہم میری مما جو تھی وہ بھی ایسے ہی کہا کرتی تھی
اچھا اچھا
ہمیں مطلب م مز یہ نا مزاج ہی ایسا ہے
صحیح صحیح کہا تم نے ٹھیک ہے مگر پھر بھی پہلے اپنی صحت کا سوچنا چاہیے
اس واسطے مجھے لگتا ہے میں دس منٹ آپ کے ساتھ بات کروں گی تو میں پہلے برتن ختم کروں گی اس کے بعد میں آپ کو بولوں گی کال بیک کرنے کے لیے ورنہ اگر پاسبل ہوا تو ابھی کروں گی لیکن میری گردن تیڑھی ہو گئی
کوئی مسئلہ نہیں تم برتن کر لو اس کے بعد میں تمہیں کال کروں گی پھر اچھے سے بات کریں گے
کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے نا پھر برتن دھونے میں بھی جب تھک جاتے ہیں
ہاں تم کر لو اچھا کتنا ٹائم لگے گا
ہارڈلی پندرہ منٹ
ٹھیک ہے پھر مجھے میسیج کرنا یا کال کر لینا
ٹائم ہو گیا
ہاں ہاں میرے پاس ہے ٹائم وہ سوٹ ہے ادھر لائٹ بھی ہے مگر میں نے بولا نا میرا من نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں بعد میں کال آپ ہی کال کرنا ٹھیک ہے
کتنے ابھی کیا ٹائم آئے کتنے بج گئے
ابھی ہے اں پانچ دس بج گئے
پانچ دس پانچ بیس یا مجھے ضروری مطلب کہیں سے کال کرنا پانچ بیس پہ کہیں سے
ٹھیک ہے میں کرونگی
ضروری اگر نہیں نا کیا پتا ہے میرا
نہیں میں کروں گی اوکے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ